رحمت اللہ وبرکاتہ
جی جی خیریت سب
جی ماشاء اللہ خیریت ہے اور بتائیے سب بڑھیا ہے
جی جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہیں
جی الحمد اللہ سبھی لوگ ٹھیک ہیں باقی سب خیریت ہے
جی اور امی ابو آپ کے ٹھیک ہیں
جی بولیے جی جی جی الحمد اللہ میری امی ماشاء اللہ اچھے ہیں اللہ کا کارم ہے دونوں پر اور اچھے ہے اللہ کا شکر ہے
پیر میں چھالے تھے ٹھیک ہو گئے
جی جی الحمد للہ ابو کے پیر بھی ماشاء اللہ اچھے ہو گئے ہیں کیونکی وہ دوا چل رہی ہے نا پاپا کی مطلب ابو کی دللی کی دوا چل رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے بہت شفا مل گیا اس دوا سے تو ان کا پیرو ماشاء اللہ اچھا ہے کیونکی ان کی ابھی وہ بہت زیادہ ان پیر میں دقت ہو گئی تھی نا چھالے والے نکل گئے تھے تو بہت زیادہ مطلب پریشان ہو گئے تھے گھر والے کہ یے اللہ کیسے ہوگیا اب کیسے کیا ہو ا تو اب میرے ابو چار مطلب میرے ابو پانچ دن ایڈمٹ ہی تھے تو مطلب پھر دوا ووا چلی ان کی تو اللہ کا شکر ہے ان کو دوا سے شفا مل گئی تھی تو ابھی
جی الحمد للہ اچھا ہے اللہ کے اوپر وشواس رکھیں اللہ سب کی دکھ درد سب دور کرے گا صفا دے گا ابو سے اپنے کہیے کی نماز پڑھا کرے نماز پڑھے اللہ پے یقین رکھے
جی جی بالکل
یقین رکھیں آپ کے ابو نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں تصوی کریں
بے شک بے شک قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے صحیح بولے ہیں کیونکی جب گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی پر بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے اور پھر مطلب گھر والے تو پرش پریش رہتے ہیں مطلب وہ جن کو تکلیف رہتی ہے ان کو تو پریشان ہی رہتی تی پر گھر والے بھی پریشان ہو جاتے تو لیکن افس میں کہتے ہیں نا کی صبر سے کام لو اللہ کو صبر بہت زیادہ پسند تو صبر سے کام لو تو بائی ان شاء اللہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں
جی ماشاء اللہ آپ کی امی تو اچھی ہے نا او وہ نماز وماز نہ چھوڑے وہ جی ہاں وہ نماز قرآن پڑھے پاپا بھی پڑھے گھر کی جتنی بھی سدس ہے سب کو آپ بولا کریے کی پانچوں وقت کی نماز قرآن تلاوت سب کرے اللہ سب کی دکھ درد سب دور کرے گا
بے شک آپ صحیح بول رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو دل اندر ایمان ہونا چاہیے ہم نے تو بول دیے نماز پڑھے لے پر سامنے والے کبھی ایما جب تک وہ پڑھے ہی نہیں اپنے من سے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی ہمارے اللہ کہے تے ہیں کہ آپ میرے سامنے آؤ تو پورے ایمان کے ساتھ من کے ساتھ آتا تب تو دعا کوبائل ہوگا کیونکہ ہم مطلب کسی کے اگر ہم زور زبردستی سے ہم بولیں پڑھو تو کوئی مطلب کسی کے ڈر سے تو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کا
اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہمارے دل میں ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے جبھی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم لوگ دل میں خوف نہیں ہے تو کس کام جب ہم ہی نہ کریں گے تو میری آئے والے نسلیں کیا کریں گی
بے شک بے شک آپ نے صحیح فرمایا اس لیے ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے کہ ہمارے آنے والے نسلیں بھی اچھے کام کرے اور ہمیں ال دین کے راستے میں چلنے چاہیے اگر ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بڑے بچے ہیں اگر کوئی غلط مطلب غلط کر رہے ہیں یا غلطی کر رہے ہیں ہمیں پیار سے سمجھانا چاہیے ہمیں ان کو کہ اچھے اپنے صحابہ اور ہمیں وہ پیار سے سمجھانا چاہیے اور جو صحابیوں کی جو وہ ہیں یے باتیں ان کو کو بتانا چاہیے ذکر کرنا چاہیے اگر ہمارے بچے پوچھے کی یے کیا ہو رہا ہے یے کیسے ہوا ہمارے دن مطلب کیسے ہوا تو ہم کو ان کو بیاں مطلب بیان میں بتانا چاہیے ان کا یے ان کی صحابہ لوگوں کی باتیں ایسی بتانا چاہیے ان کے ذہن میں جائے اور ذہن سے سنے تو پھر ان کے ذہن سے اترے نہیں
ہمم ماشاء اللہ آپ ایسے کتنا اچھا بول رہے ہیں ایسے ہی انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے نماز قرآن کی تلاوت ہر چیز تو انسان انسان بن جائے
بے شک بے شک آج آج کے دور پے دنیا میں بہت لوگ نا پر لوگ آج کل مطلب انسان انسان کو مطلب نہیں کوئی ویلیو نہیں تو آج آج کل اپنے اپنے میں اب اپنے اپنے میں لگے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں مطلب رشتے کا کوئی مول ہی نہیں ہے سے بھی سب سے زیادہ مول ہے تو پیسے کا مول ہے اور اللہ تعالی یہی پیسے جو پیسے کا مول رکھتے ہیں اللہ تعالی پیسے جو دے
وہ دیکھیے الحمد للہ جو پیسے کا پیسہ ہاتھ کی میل ہے آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے اس میں تو کسی کو گھمنڈ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یے تو اللہ کی دین ہے کبھی اگر اللہ ناراض ہوگا تو تو میرے ہاتھ کی بوری ادھر چلی گئی ادھر کا پیسہ ادھر گیا یے سب
بے شک
یے سب سوچنا ہی نہ چاہیے
بالکل بالکل تو ہم کو وہی کرنا چاہیے جی الحمد للہ کھانا پینا ہو گیا آج امی نے بھنڈی کی سبزی بنائی تھی اور آج امی نے کھانا بنایا ہے اور میں پریش کر رہی تھی بہت زیادہ وہ ہاں تو میں کہا کی بہت کپڑے ہیں میں سوچی پیرس کر لوں تو امی نے آج وہ کر لیے کھانا بنا لیا تھا تو میں نے سارے کپڑے بھی پیرس کر دیے تھے
کی ممی تو اچھی سبزی بنائی ہوں گی ہیلو ہلو اچ ہیلو جی ہاں یے بولیے ماشاء اللہ آپ کی ممی تو سبجی اچھی بنائی ہوں گی
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی اممی نے سب
ہاں کیونکی امی لوگ کے ہاتھ میں جادو رہتا ہے امیوں کے ہاتھ میں جادو رہتا ہے کھانا بنانا ہاں صحیح ہے ما اممی لوگ کے ہاتھ کا ذائقہ بچوں کو پت ہسبینڈ کو سب کو پسند آتی ہے سبجیہ
جی بالکل صحیح بول رہی ہیں اور ہمیں بھی ایسا ہی کھانا بنانا چاہیے دیکھیے گھر میں کھانا اگر اچھے بنتے ہیں تو گھر کے لوگ بھی مطلب تعریف کرتے ہیں تو ہمیں ہمیں کھانا بنانے سے پہلے ہم جو بھی کریں ہمیں مطلب کھانا بسم اللہ اسے بنانا چاہیے ہم جو بھی کریں چاہے ہم نمک ہو چاہے مرچی ہو جو بھی ہم بسم اللہ سے بنائیں گے تو ہمارے کھانے میں بھی جو بھی خرابی ہوتی ہے نا تو اللہ تالا وہ خرابی بھی دور کر دے کیونکی ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں یے اللہ کا ورد کرتے ہوئے کی ہے مطلب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیے تو اللہ بھی
جی زیادہ صحیح بات بولیں گے اور
تو کھا تو کھانے بنا کھانے بنات سمے ایسے ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہم کچھ بھی کام کا بے شک
ہاں کھانا بنائے اللہ کا نام لیتے جائے لیتے جائے
بے شک بے شک آپ صحیح بولیں ہم کچھ بھی کریں جیسے گھر کی صفائی کر رہی
کھانا بناتی جائیں گی پھر دیکھیے وہ کھانا کا ٹیسٹ
ماشاء اللہ اس کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹ ہے برکت بھی رہتی اور کو کوئی کوئی آ بھی جاتا ہے تو اللہ کے کرم سے ہم ہمارے کھانے میں کبھی مطب مطب وہ نہیں رہتا کمیاں نہیں رہتی کیونکہ اس میں بھی الگ اور کوئی آتا ہے تو اپنا ریزق لے کے ہی آتا ہے اب وہ جو مہمان ہمارے گھر میں آئے تو وہ اپنا ریزق لے کر ہی آتے ہیں بس ایک انسان کا ذریعہ رہتا ہے کہ مطلب آ گئے ہیں باقی دینے والا صرف اللہ کے کھلانے والے ال اللہ ہے تو وہی وہ اپنا کھانا خود ہی لے کے آتے ہیں
جی ہاں
جی
اور
تو ہمیں بھی اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ہاں اور مہمان آنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں جن کے گھر مہمان آتے ہیں وہ وہ گھر بھی بہت وہ اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے اپ کے گھر کے ساری بلائیاں لے کر جا تے ہے آپ کے گھر میں آگے لوگوں کو میں نے آج دیکھا نا آج کل کے ڈیٹ میں مطلب لوگ اگر مہمان آ گئے تو بہت سے لوگ منہ بنا لیتے لیکن یے غلط ہے ہمارے اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے کیونکی وہ خود اپنا رسک لے کر آتے اگر وہ مہمان آپ کے گھر میں آئے تو اللہ ہی اللہ کی مطلب بر اللہ ہی خوش رہتے جن کے گھر مہمان آت تے ہے اس گھر سے اللہ خوش رہتے ہیں اور جب وہ مہمان جاتے ہیں تو آ ساری اپنے گھر کی بلائیاں مصیبت جو بھی رہتے سب لے کے جاتے لے کر ہی جاتے ہیں تو ہمیں بھی مطلب ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے گھر میں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر دن مہمان آئے
ہر دن مہمان آیے صحیح بولی الحمد للہ آپ سچی ہاں
جی ہر ان کی خدمت کر ان کی مطلب جب ہمارے گھر میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کی اللہ میرے گھر سے خوش ہے اور حمودی ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے جی
اور نماز پڑھلی
جی ہاں ابھی تو اذان اذان ہو گئی ہے ابھی پڑھوں گی نماز اور ابھی میں نے الف فارغ ہوئی اب پریس کری تھی ابھی اذان ہی ہونے والی ہے اذان ہو رہی ہے تو ابھی نماز اذان ہوگی تو پھر نماز پڑھوں گی ابھی مصروف تھی پریس کرنے پے اب فارغ ہوئی ہوں ان شاء اللہ نماز پڑھوں گی اور آ ابھی فی الحال کیا ہے کی نماز پڑھ ہوں گی تو مطلب پڑھتی رہتی پھر بیچ بیچ میں کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے نماز تو بیچ میں مطلب شیتان اب وہ کر دے تا ہے کیا بولتے ہیں ہاں اس سے بس شیتان وہ کر دیتا لیکن ہاں ہاں اور جب نماز میں اگر ایک بار نماز میں اگر جڑ گئی ہوں نماز میں اگر جوڑ گئی ہوں تو پھر اللہ تعالی ایسے جوڑ دیتے ہیں تو پھر نماز پڑھتی رہتی پھر چھوڑتی نہیں ہوں پھر اللہ انشاء اللہ میں تہجد وغیرہ اچھا پڑکر ہی مطلب رہتی فضیلت کے ساتھ وہ کر لیتی ہوں تو پڑھتی ہی رہتی ہوں جی تو میں بھی یہی چاہوں گی کی مطلب سبھی کو نماز پڑھنا چاہیے کیونکی آ اللہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جس چیز میرے اللہ خوش ہو وہی چیز مجھے بھی کرنا چاہیے چلیے مجھے آپ سے بات کر کر بہت خوش مطلب
مجھ بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ ایسا ہی کر آپ کو بھی السلام علیکم اللہ حافظ لے ممی کتنا فون آیا